جی آپ ٹھیک ہو گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا وہاں سب ٹھیک ہے
آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
کیا کر رہے
السلام علیکم محترم بھائی جان آپ کو بھی مبارک ہو جناب آپ کو بھی مبارک السلام علیکم محترم
میں بھی کر پئی ہوں
ٹھیک ٹھیک اور چ ویرہ بھی
ہاں ہاں میں نے پ آپ نے پ
جی ہاں آج کل تم کس بات سے مصروف ہو
میںٹوں
جی
تو میں ٹھیک ہوں آج صبحس ایک بات میرے ذہن میں گھوم رہی ہے
اچھا کون سی بات
دغلکت کے بارے میں س
ہ
مجھے لگتا ہے کہ آج کل لوگ پیسوں کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں لیکن برکت کی اصل اہمیت
بالکل صحیح کہا تم نے برکت اور زیادہ مال ہونا دونوں الگ چیزیں ہیں کئی لوگوں کے بس کم پیسہ ہوتا ہے لیکن ان کی زندگی میں م ن خوشی ہوتی ہے یہ بھی برکت ہے
جی ہاں میری دادا ابا اکثر کہتے تھے کہ اگر روز ہی میں برکت ہو تو تھوڑا بھی کاف لگتا ہے اور اگر بات کر نا ہو تو لاکھوں روپیہ بھی کم پڑ جاتی ہے
یہ بات بالکل درست ہے میں نے بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ بہت امیر ہوتے ہیں مگر ہر وقت پریشان رہتا ہے جبک کچھ لوگ معمولی آد آدانی کے باوجود مطمئن نظر آتے ہیں
تمہارے خیال میں برکت کا مطلب کیا ہے
میرے نزدیک برکت کا مطلب صرف مال کی کثرت نہیں برکت کا مطلب ہے اللہ کی طرح سے کسی چیز میں ایسی بلائی اور فائدہ رکھ دینا جو انسان کے لیے کافی اور مفید ہو
بہت خوب یعنی وقت میں برکت صحت میں برکت علم میں برکت اور رشتوں میں برکت بھی ہو سکتا ہے
بالکل مثال کے طور پر جو لوگ ایک ہی وقت رکھتے ہیں ایک آدمی سارا دن گزار دیتا ہے اور کوئی کام مکمل نہیں کر پاتا دوسرا آدمی اسی وقت میں کئی کام کر لیتا ہے یہ واق کہ وقت کی برکت ہے
میں بھی اسی بات کو محسوس کرتی ہوں کچھ دن ایسے ہو کہ تھوڑے سے وقت میں بہت کام ہو جاتے ہیں اور کچھ دن سارا دن گزر جاتا ہے مگر کام مکمل نہیں ہوتا
برکت کا تعلق انسان کے عمل سے بھی ہوتا ہے سچ بولنا حلال کمانا اور دوسروں کے حقوق ادا کرنا برکت کا سبب بنتے ہیں
اور جھوٹ دھوکا اور حرام کمائی برکت کو ختم کر دیتی ہے
آمی بہت پیسہ کما لے مگر اس میں سکون نہ ہو تو پھر اس مال کا کیا فائدہ
بالکل میں نے سنا ہے کہ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں ان کی روزینہ بھی برکت ہوتی ہے
یہ بات سچ ہے صدقے اور خیرات انسان کے مال کو کم نہیں کرتے بلکہ اس میں برکت پیدا کرتے ہیں
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اکثر ہم کسی غریب کی مدد کریں گے تو ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے
یہ بات صحیح ہے مطلب غریب کی مدد کرنی چاہیے اگر غریب کو کوئی چیز لانا ہو تو اس کو پیسے دینے چاہیے یہ سوچ درست نہیں مدد کرنے سے الللہ اور زیادہ
چیزیں لینے کی عادت نہیں ہوتی ہے
یہ سونچ درست نہیں مدد کرنے سے اللہ اور زیادہ بہتری ادا کرتا ہے برکت صرف حساب کتاب کا نام نہیں
مجھے اپنی والدہ کی بات یاد آ گئی وہ کہتی ہے کہ گھر میں اگر محبت اور عزت ہو تو اس گھر میں برکت ہوتی ہے
بالکل گھر کی برکت صرف پیسوں سے نہیں اگر گھر والے ایک دوسرے کا خیال رکھتے تو چھوٹا سا گھر بھی جنت لگتا ہے
اور اگر لڑائی جھگڑا ہو تو بڑا ماحول بھی بیچین لگتا ہے
کہا برکت کا ایک اہم ذریعہ شکر گزار بھی ہیں
وہ کیسے
جب انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا دل اس کے دل میں کنات پیدا ہوتی ہے پھر وہ ہر وقت سکھایا نہیں کرتا شکایت نہیں کرتا
کہ کچھ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے مگر وہ پھر بھی خوش نہیں رہتے
کیونکہ وہ دوسروں سے مقابلہ کرتے ہیں جبکہ شکر گزار انسان اپنی نعمتوں کو دیکھ کر خوش رہتا ہے
برکت اور کنات کا رشتہ بہت گہرا لگتا ہے
بالکل کنات انسان کو اندر سے امیر بنا دیتا ہے
کیا تعلیم میں بھی برکت ہو سکتی ہے
ضرور کچھ لوگ بہت کتابیں پڑھتے ہیں لیکن انہیں فائدہ نہیں ہوتا جبکہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں مگر اس علم پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں یہ علم کی برکت ہے
بہت اچھی مسال سال دی تم نے
اسی طرح صحت میں بھی برکت ہوتی ہے اگر انسان تندرست ہو اور اپنی صحت کو اچھے کاموں میں استعمال کرے تو یہ بھی اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں
لوگ صحت کی قدر کم ہی کرتے ہیں
بالکل جب تک صحت ہوتی ہے انسان اس کی قیمت نہیں سمجھتا
تمہارے خیال میں برکت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے
سب سے پہلے حلال روزی کمانی چاہیے پھر سچائی اور ایمانداری کو اپنانا چاہیے
اور والدین کی فرمرداری بھی ضروری ہے
جی ہاں والدین کی دعا سے بھی زندگی میں برکت ہوتی ہے
میں نے دیکھا ہے کہ جو بچے اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں نا ان کی زندگی زیادہ بہتر گزرتی ہے
ہاں یہ بالکل سچ ہے ڈون طاقت کو کبھی کم نہیں سمجھنا چاہیئے
برکت و وقت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے
وقت سب سے قیمتی دولت ہے جو انسان وقت کی قدر کرتا ہے اس کے کا کاموں میں برکت پیدا ہوتی ہے
اسی لیے بزر کہتے ہیں کہ صبح جلدی اٹھنا چاہیے
جی ہاں کا وقت بہت مفید ہوتا ہے اس وقت انسان زیادہ توجہ کے ساتھ کام کر سکتا ہے
میں اب جب جلدی اٹ ہوں تو سارا دن بہتر گزارتا ہے
یہ بھی وقت کی برکت کی ایک مثال ہے
ایک اور بات کیا رشتوں میں بھی برکت ہوتی ہے
ضرور جب رشتوں میں اخلاص محبت اور معافی ہو تو ان میں برکت ہوتی ہے
اور جب حسد اور نفرت ہو تو رشتے کمزور ہو جاتے ہیں
بالکل حسد انسان کے دل کا سکون چھین لیتا ہے
وں کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے
جی ہاں دوسروں کے لیئے اچھا سوچنا بھی برکت کا سبب بنتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ برکت کا تعلق انسان کے دل سے بھی ہے
کیسے؟
اگر دل مطمئن ہو تو انسان کم چیزوں میں بھی خوش رہتا ہے اور اگر دل بے چین ہو تو بہت کچھ ہونے کے باوجود کمی محسوس ہو جٹھیک
بات گہری بات کہی تم نے دل کا سکون واقعی سب سے بڑی دولت ہے
اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ اسکون پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا
بالکل سکون اللہ کی طرف سے ملنے والی بڑی نعمتیں
برکت والی زندگی کا مطلب ہے کہ انسان دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بنے
جی ہاں جو شیخ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے اس کی زندگی میں خوشیاں کم ہو جاتی
اور جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں اس کے لیے لوگ تم ابھی کرتے ہیں
جی ہاں دعا اسے بڑھ کر کوئی دولت نہیں
آج کی گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا
مجھے بھی برکت کے بارے میں بات کرنے سے انسان کو اپنی زندگی کا جیسہ لینا کا موقع ملتا ہے
اگر ہم مختصر طور پر کہیں تو برکت حاصل کرنے کے لیے حلال روزی سچائی شکر گزاری والدین کی عزت صدقہ اور اچھے اخلاق ضروری ہوتے ہیں نا
جی ہاں سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے
ہاں جی اور والدین کی عزت بھی کرنی چاہیے سد کاہ بھی دینا چاہیے ہر حال روزی بھی کرنی چاہیے سچائی بھی ہونی چاہیے
جی ہاں بالکل اور وقد کی قبر علم پر عمل اور دوسروں کی مدد بھی بہت اہمیت رکھتی ہے
ہاں اللہ ہم سب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور دوسروں کی مدد کرنے کی بھی اہمیتی دے
امین امین امین اور ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق بھی دے جو ہم نے حاصل جو ہمیں حاصل ہے
اور یہ بھی توحفیقت فرمائی کہ فضول خرچی نہ کرے زیادہ وہ نہ جایا کرے کہ لوگوں کو دیکھ کے دل مچل جاتا ہے وہ نہ ہو
اچھا اوقات اوقات کے باہر
جی جی
بات آج کی گفتگو سے مجھے بہات کچھ سیکھنے کو ملا چلو شکرہ
مجھے بھی اس موضوع پر بات کر کے بہت خوشی ہوئی
چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ اپنا خیال چال ج اسکول آپ کل سنڈے
کل سنڈے تو پرسوں جانا ہے مجھے
ٹھیک ہے اللہ حافظ
نم